ہلو
ہیلو
ہاں اسلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو آپ
ٹھیک ہے آپ بتائیے
بس دعا ہیے اللہ تعالی کی آپ بتائیں کیا کیا ہورہا
کچھ نہیں بیٹھے ہیں
اٹے ہو اور سب بڑھیا دعا ہے جی اوبر والے کیی اور آپ بتائیے آپ کے امی ابو کیسے ہیں
ہاں بڑھیا ہے
جی کیا چل رہا ہے جی آج کل
ہر ٹائم اب تو اسٹڈی چل رہی ہے
اچھا تعلیم کر رہے ہو کیا کر رہے ہو آپ کسی چیز کی تعلیم کر رہے ہو
اب گریجویشن چل رہی ہے اور سیٹی کی تیاری چل رہی ہے
گریجوشن ہو کیا بول رہے ہو
جی جی کی تیاری
سی بی ٹی
سی بی
سی ای ٹی اوکے اوکے اوکے کہاں سے کر رہے ہو آپ
کیسے ہی آن لائن
اچھا سٹڈی کرتے ہو آپ اوکے اوکے گورنمنٹ ایگزام کی بھی پریپریشن کر رہے ہو آپ
ہاں ہاں کر رہے ہیں
چلو اچھی بات ہے جی ضروری آج کل کا آپ کو پت ہی ہے کمپٹیشن کتنا زیادہ ہویا ہے گورنمنٹ ایگزام میں ویکینسیاں کم ہوتی ہیں اور پوسٹیں کم کمپیٹٹیشن زیادہ ہوتا ہے جی اور بتائیے کیسی چلتی ہے آپ کی تعلیم
بڑھیا چل رہی ہے
چلو بڑھیا ہی چلنی چاہیے جی
اور آپ
ہماری بھی بس گریجویشن کمپلیٹ ہوگی ہم بھی سیم وہی کرے ہیں جو آپ بول رہے ہو ہے جی ہلو
ہاں آواز نہیں آ رہی
آواز وہ تو ڈسٹربنس سے ہو رہی ہے جیسے کہ کچھ آواز جیسے ٹرینس وغیرہ بہات میں ہو گئی پٹری وغیرہ تو ہو گی
ڈسٹربنس وغیرہ نہیں ہوتی ہے کیا بول رہے ہو آپ ہلو
ہاں
ہاں جی بولیے کیا بولنا چاہتے ہو آپ
بس ٹاپک پہ بات کر لیں
ہاں یہ تعلیم بھی اچھی ہے تعلیم بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے
جی جی
تعلیم بہت اچھا ٹاپک ہے ہمارے ہے نا فیوچر کے لیے ہمارے پاسٹ کے لیے ہمارے سب کی چیزیں سب چیزیں کے لیے اگر سماج میں رہنا ہے تو تعلیم اچھی ہونی چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تعلیم کے بارے میں
جانتے
ہاں جی
آپ یہ بتائیے کہ جیسے ہماری پڑھائی ہے تو دینک جیون میں ہمارے پڑھائی کا کیا
دیکھو جی ہماری پڑھائی کا تو بہت مہتو ہے ہماری ہماری لائف میں اگر ہمیں اچھی تعلیم ملے گی تو تبھی ہم لائف میں کچھ اچھا کر پائیں گے ہے نا سماج میں بھی چریں گے اور اگر ہمیں کچھ اچھی بڑی پوسٹ چاہیے ہے نا کچھ ہمارے اپنے دیش کو آگے بڑھانا ہے تو ہم اس کے لیے ہمیں اچھی تعلیم چاہیے نا اچھی اسٹڈی کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا
ہمارے دینک جیون میں ہمیں روزگار اور اچھا سممان بہت کچھ دلاتی ہے
ہاں تعلیم کے بنا تو ہم ادھورے ہیں
ہاں ہاں تو اس کے بنا تو ہم کوئی بزنس کچھ نہیں کر سکتے پڑھائی کے بنا
صحیح فرماے ہوپ تعلیم سے بہت ضروری ہے دیکھو سب کے لیے ضروری ہے بچوں کے لیے ہمارے لیے بڑوں کے لیے ہر ہر چیز کے لیے ضروری ہے تعلیم س تعلیم ہوگی ہمارے پاس اچھی تبھی ہمیں صحیح اور غلط کا پتا لگ لگ پائے گا نا کہ صحیح کیا ہے غلط اگر ہم جی وہ بس سمائیے ہلو
ہاں
غور فرمائیے کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ہوگا
ہوں بن
آپ بولیے آپ پوچھ سکتے ہیں کچھ
کیا بول رہے ہو
آپ پوچھ سکتے ہیں کچھ
ہم تو بتا ہی رہے ہیں کہ دیکھو اچھی تعلیم ملے گی ت تو ہمارے ماں باپ ہمارا نام روشن ہوگا ہمارے ماں باپ کا نام روشن ہوگا اور ہم سماج میں آگے بڑھیں گے ہم اچھی روزگار ملے گا ہمیں ہے نا اور آنے والا جو ہماری جنریشن ہے کے لیے بھی اگر ہم پ ہمارے پاس اچھی تعلیم ہوگی تبھی ہم ان کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں
ہ ہاں
ہاں ہاں جی
اور کچھ وایو پردوشن وغیرہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
ہیلو
یہ بول رہی ہوں کہ وایو پردوشن اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
وایو پردوشن دیکھو وایو پردوشن کی ذمےوار بھی ہم کھ دی ہے اگر ہمیں چیز سے تھوڑا سا اپنی وایو کو تھوڑا بچا سکتے ہیں گندی چیزوں سے جیسے ہم پولوشن بڑھا رہے ہیں ہم ڈیلی لائف میں کچھ کچھوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے واتا نا وایو پردوشن بڑھ رہا ہے ایک ایک ہی گھر میں ان نے جا کر گاڑیاں رکھی ہوئی ہے ہر پرسن کو اور الگ الگ گاڑی چاہیے انے جانے کے لیے اس سے کیا ہوتا پولوشن پھیلتا ہے ہم ڈسپوزل یوز کرتے ہیں وہ ہمارا پورا انوائرمنٹ خراب کرتا ہے مطلب ہر طریقے سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں اگر ہمیں وہی بول رہے ہو نا اچھی تعم ہو اچھی اچھا گیان ہو تو ہم یہ چیزیں کیوں کریں گے غلط
اور پھر یہ ہے کہ ہمارے اس میں دینک جیون میں یہ فیکٹری وغیرہ ہے ان میں سے نکلنے والا دھوا ہے ان سے بہت ساری پردش پھل رہا ہے جیسے کارخانوں میں جیسے جوتا کا کام ہوتا ہے تو وہ جوتوں کی جو وہ بچتی ہے اس کو جلا دیتے اس سے بھی ہوتا ہے ج ون دھوواں سے ان سے بہت ہوتا ہے
یہ اس دیکو کتنی اس سے کتنی دقتیں ہوتی ہیں ہم سب کو دکھ دقتیں ہو رہی ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ گرمی بہت زیادہ بڑ رہی ہے دن دن بہت زیادہ والی
اور کچھ بتائیے
دیکھو پولوشن کے ذمہوار تو ہم خود لوگ ہیں ٹھیک ہے نا گورنمنٹ اس میں گورنمنٹ گورنمنٹ تو بولتی ہے یہ کرنا نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے بٹ جو اگر رول کوئی فالو نہیں کرتا نا رول اگر فالو کر نیم نیم کو فالو کریں گے تبھی کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے ہر چیزوں کا ہم سوچتے نہیں ہیں کس چیز سے نقصان ہوگا کس چیز سے فائدہ ہوگیا ہم جو سمجھ میں آیا وہ کر دیا اور وہ جو پانی پردوشت ہو رہا ہے وہ ہماری خود کی وجہ کے وجہ سے ہو رہا ہے
جی
ہے نا ہم پوالسین زیادہ یوز کرتے ہیں پھر اس پہ ایسے ہی پھینک دیتے ہم اس کو ریسائیکل بھی نہیں ہوتا ہے وہ وہ دھرتی میں پڑ رہتا ہے وہ مٹی پردوشت ہوتی ہے وہ پردشت ہوتی ہے اور جل پردوشت ہو جاتا ہے فیکٹری سے نکلنے والا گندا پانی وہ ہمارے پینے والے پانی کو بھی پردوشت کر ہاں وہ تو
اور یہ ہم پھر ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کچرا ہے اس کو ندیوں میں پھینک دیتے ہیں اور آس پاس کے تالاب میں پھینک دیتے ہیں یہ بھی بہت پردوشن پلاتے ہیں
جی جی جی صحیح فرما رہے ہو اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے بڑا نقصان پہنچاتی ہیں کہ یہی غلطی ہماری چلتی رہتی ہے لگاتار اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے تو بات وہی آگے نا اگر ہمیں اچھی اچھی تعلیم ہوگی تو ہم اپنے انوائرمنٹ کو بھی بچا سکتے ہیں
جی
یہ چیزیں تو ہمیں خود سے سیکھنی پڑے گی یہ کوئی ہمیں آگے سکھائے گا نہیں سکھایا جاتا ہے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے چلو گھر پہ بھی سکھایا جاتا ہے پر ہم اس چیز کو اپلائی نہیں کرتے ہیں
اور آگے کیا سوچا ہے لائف میں کرنے کا
لائف میں بس جاب کرنی ہے اگر گورنمنٹ جاب مل جائے تو اچھی بات ہے ہے نہیں تو اپنا پھر کچھ بزنس کریں گے کچھ نا سروائیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا چلو تعلیم ہے تو کچھ نہ کچھ دماغ میں آ جاتا ہے اگر نہیں ہوتی تو پھر بہت دقت ہوتی ہے پھر تو بندے کو مزدوری کرنی پڑتی دہاڑی کرنی پڑتی ہے یہ بڑی دقت ہوتی ہے
ہاں
سے کیسے تعلیم پڑھائی ہونی ضروری ہے لائف میں جی اور بتائیے
یہ آپ جو کروا رہے ہیں وہ بالکل صحیح
جی جی ہاں جی ہلو
ٹھیک ہے ہاں
چلو ہمیں آپ سے باتیں کر کے اچھا لگا آپ نے بہت اچھا اس چیز پہ اپنے وچار رکھے ہیں
ہاں ہمیں بھی بہت اچھا لگا
ٹھیک ہے جی آپ رکھیے اپنا دھیان اور اپنی فیملی بچوں کا
جی
ٹھیک ہے جی السلام علیکم
خدا حافظ
خدافظ